اللام علیکم
وعلیکم اللام ہمیرا کیسی ہو میں ٹھیک ہوں کہاں پہ ہ
کرتی ہی ہوں
کیا کر رہے ہو
اسنی
اچھا باقی سب ٹھیک ہے
ہاں ہاں سب ٹھیک ہے
آر کو میں نے بہت ٹائم کے بعد دیکھا تھا کل اب کہاں پہ تھی
کل میں نے دیکھنا آپ کو کہاں تھی تب سے تو پ کے گ گئی ت
ہاں ہاں بڑیا
اور گھر میں سب ٹھیک ہیں
ہاں سب ٹھیک ہے
اور بھائی کیا کر رہا ہیں آج کل
نہیں آج نا پڑھائی کر رہا ہے وہ اس کو نا اگزام ہے سار
ہاں سحیح ہے سحیح ہے اور سنا
بس بڑھیا
اور سب ٹھیک ہے گرمی کتنی ہے وہاں پہ
اتنی نہیں ہے تھی لیکن جب ایک دن بارش پ
ہاں
تب سے گرمی نہیں ہے اتنی ہے مگر اتنی ہی نہیں ہے جتنا ہوتا تھا
اچھا اور سنا
بس بڑیا تم سنا کیسے ہو
میں ٹھیک ہ اور
پٹیا
گھر میں سب ٹھیک ہے م بابا ٹھیک ہے اور وہاں پہ جاتے ہو آج کل گھومنے
کہاں کہاں
گھومنے
ہاں ہاں سکول کے ساتھ جانا ہے
اچھا سکول کے ساتھ
ہاں
سکول کے ساتھ جاتے ہو گھومنے آپ نے بولا تھا نا اب مجھے ہمیں جانا ہے پکنک سکول کے ساتھ پھر آپ نہیں گئی ہو
نہیں ہمیں نا کینسل ہی ہو گیا آڈر نا بس لیا
کیوں
اس نے بولا آج بہت خراب ہے اور نہ ہم نے ا ان سے یہٹ
اچھا اچھا میں آپ کو کچھ سناؤں گا میں آپ کو کچھ سناؤں گا ٹھیک ہے
ہ کوئی بات نہیں
ایک اسٹوری سناؤں گا میں آپ کو
ناؤ سناؤ
بلے اور برے کی پہچان نیک آدمی اپنے دشمنوں کے ساتھ وہ سلو کرتے ہیں جو چند کھلاڑی کے ساتھ کرتا ہے کھلاڑی ایسے کاٹ کاٹتے ہیں مگر وہ اس کی دہار کو خوشبودار کر دیتا ہے اس لیے چ اس لیے چندن کو یہ عزت حاصل ہے دیوتوں کے ستروں پر جگا پاتا ہے اور کھلاڑی کی یہ درگت ہو گئی کہ اس کا من آ گے میں پتا کاا ہتھیاروں سے پیٹا ہو جاتا ہے اور سنا
بس بڑھیا تم سناؤ اور کچھ
میں ٹھیک اب کب اسکول جانا ہے
اب اب بھوٹ دنوں ہو گئے اب تو جانا ہی پڑے گا پانچ ہی دن رہ گئے ہیں اب
اچھا اب کو وہاں پہ مزہ آتا ہے یا نہیں
ہاں
آپ کو سکول میں مزہ آتا ہے یا نہیں
یار سکون میں ہی مزہ آتا ہے جب گرم ہوتا ہے بور ہوتا تے ہے یا تو بہت یہ بور ہوتے ہیں تو سکول میں اس لیے بور نہیں ہوتے ہیں وہاں بہت سارے لڑکیاں ہوتے ہیں لڑکے ہوتے ہیں وہ لڑکے بہت مستی کرے لڑکے بہت خود خودک سے مستی کرتے ہیں بہت مزہ آتا ہے سکول میں اسی لیے ہم سکول ہی جاتے ہیں سکول میں مزہ آتا ہے گھر میں کیا کر میں تو بیٹھ کے بور ہوتے ہیں اکیلے اکیلے سکول میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں سر ہوتے ہیں ٹیچر ہوتے ہیں ٹیچر کے ساتھ کب مستی بھی کرتے ہیں ہم اسی لیے
بہت بڑھیا بہت بڑھیا آپ تو اچھا اچھا بول رہی ہو اور کیا کر رہے وہاں پہ
بس کچھ نہیں
اور سنا
بس بڑھیا تم سناؤ کیسے ہو گھر والے سب ٹھیک ہیں
ہمم شکر اللہ تعالی کا سب ٹھیک ہے
ممی کی شا بھائی کی شاید کب ہے اب
بائی کی شادی اب ہوگی دو تین سال کے بعد مجھے لگا آپ نے بولا ممی ک شادی کب ہے اب میری ممی تھوڑی نا شاد کرے گی
مھے نکلا مہ سے
نکلا م سے اچھا پھر وہاں پہ کیا کیا آپ نے نو پورہ میں کیا کیا کیا وہاں پہ
ہیلو
نو پورہ میں کیا کیا آپ نے
بہت مز پہلے دن مجھے اتنا مزہ آئے اتنا مزہ آ جو مہک ہے نا دیدی کی جو دیدی ہے نا میری جو ما یہ پوفی ہے نا اس کی بیٹی وہاں آئی تھی تو ہم نے وہ وہ پہلے نہیں آئی تھی جب میں مجھے دو دن وہاں ہوئے نا وہ آئی پھر مجھے ہمیں پھر اتنا مزہ آیا ہم شام کو شام کو پارٹی کرتے تھے مجھے
اچھا لیکن آپ نے بولا تھا یار میں میری پوفی بہت اچھی ہے
ہاں یار میری بہت سو اچھی ہے
اب کب جانا ہے وہاں پہ
آ یہ بہت نیے کبھی جاؤں گی جو میں نے یہ ج میں پہلی بار گئی تھی نا ہاں اتنے دنوں کے لیے تو ا پہلے جنوں میں مجھے مزہ آیا بہت مزہ آیا پھر ج تو تین دن مجھے گھر آنے م تھے تو مجھے اتنا گھر کا یہ یاد آئی یاد آئی اتنا مجھے یاد نہیں میں پ رو
سوچ میں
ہاں
ب اچھی بات ہے اور سنا اور سب ٹھیک ہے ممی پاپا ٹھیک ہے اور گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں
اچھا مجھے ایک بات بتاؤ اب اسکول کب جانا ہے
میں نے بول مانڈی کو
اچھا منڈے کو جانا ہے اچھی بات ہے اچھا وہاں پہ پہ جو آپ کے سائڈ سے جاتے ہیں لوگ آ ج کھیلنے ٹورسٹس
ہاں ہجن جاتے ہیں بہت ساری جگہ جاتے ہیں ہم ا بھی جانا ہے نا میں نے بولا نا آپ وہ مہاابیر کے سکل سے جانا ہے یار ہاں س
اچھا وہ پھر آپ نے وہاں پہ جوباب پوفی کے گھر گئی پھر آپ کو مزہ آیا وہاں پہ پھر کچھ کون آپ کے ساتھ آیا
میں جو میری پھفی ہے نا وہ مجھے چارڈورا کے چاارو رات تک ساتھ آئی اس نے مجھے کپڑے لے دو دو ڈریسز میں ایک تھا اپی
سچ میں
پندرہ سو کا بھی تھا پندرہ سو کا تو اس نے مجھے دو لائے چار چار چار تو کی لائی اور یہ نا ہجابا جو درسگاہ میں لگتا ہے ہمیں نا درسگاہ میں یہی چیزیں لینی جاتی ہیں درسگاہ قرآن لینا جاتا ہے
شجواب بھی لایا شجواب بھی لایا
ہاں ہاں م نے ہجو بین ہو ل
اچھا پھر تو آپ کو وہ اچھا کیا آپ پوفی کے پاس گئی آپ نے بہت کچھ حاصل کیا
کشنااتھ وہ مجھے پھر چاار ر کے چاار ر تک ساتھ آئی پھر جو میرا پھو ہے نا وہ اس کو ڈیوٹی وہ پلیس میں اس کو وٹی تھی تو وہ پھر وہی سے آیا
سچ میں
کیا یہ پھر م پھر اسکٹی ہے نا
اس نے قابل اس کی اس کو ک
اس کی دو اس کی گھر وف کا بھائی ہے نا وہ اور آڈر یہ بھی مگر وہ اس کا بھائی تب ا جب وہ تبھی نا سکوٹی لگتی ہے نا لگتی ہے نا جب آڈر کو دینا ہوتا ہے اسی لیے
وہ ڈیلیوری کرتا ہے اس کا بھائی سچ میں
ہاں یہ پھر اس کا بھائی جو اس کا چھانا کنڈا کا دوست ہے یہ ہے نا کچھ لگتا ہے
ہاں رشتے دار
کون جو ہمارے اسکول کے یہ پاس میں ہے وہی آگے ہ وہی اسی نے سکٹی دی اور پھر سومو میں چڑھا خود ہم خ
ل گ آ
بہت ساری چیزیں تھھی دکان کی چیزیں تھی بہت ساری چیز تو اسی لیے وہ سومو میں چڑھ گیا وہ مت وہاں چڑھ پاتا تھا وہاں یہ ٹائٹنگ ہوتی نا اس
اچھا اچھا پھر تو بڑی بات ہے پھر تو بڑی بات ہے
ہاں
اور سب ٹھیک ہیں
ہاں ہاں سب ٹھیک ہے تمہارے گھر والے سب ٹھیک ہے ماں باپ ٹھیک ہے
یہ جو تمہارا بڑا بھائی ہے نا اس کی شادی کہاں ہوئی
میرا بڑا بھائی اس کی شادی ہوئی ہے گاؤں میں
اچھ
اس کے دو بچے ہیں
ان کا نام کیا ہے
ایک کا نام ہے عبید دوسرے کا نام ہے نوائ زینب کہاں ہے اس کا نام اس کا نام ہے وہ وہ اس کو کہتے ہیں اس کو ہے نا وہ ہومیرا تمنا شاہ تمنا ہے اس کا نام اور سنا
بس بڑھیا تم سناؤ اور
ہاں ہاں سب ٹھیک ہے
بھائی بہن ٹھیک ہے
ہاں ہاں سب ٹھیک ہے
اور گھر میں سب ٹھیک ہیں
ہاں
اوکے اوکے اوکے دعا میں یاد رکھا کیا کرو ہمیں رکھتی ہو دعاںیں یاد ہمیں کب رکھا
وہ جب میں نماز پڑھتی ہوں تبھی تبھی تبھی ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہ
کبھی کبھار
ہشہ پڑتی ہوں کیوں ہاں
کتنے ائمس
پانچویں
پانچ ٹائم پڑتی ہو ارے جھوٹ مت بول
یار تمہیں جوٹ لگ رہا ہے نا مت کرو یقین
صبح پڑ اچھا بھائے اللہ حافظ
میں ال حافظ